وعلیکم السلام السلاوعلیکم ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک
آپ کیو ضں نہیں جواب دے رہی ہو
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
اچھے سے آپ ٹھیک ہو
ٹھیک ہے گھر میں سبھی ٹھیک ہے
الحمد للہ اور
بس دعا آپ کیا کر رہی ہو
میں بیٹھی تھی ابھی داس گجانا ہے نہ
کتنے بجے
آپ کی وجہ سے میرا ایک ا آپ کی وجہ سے میرے چار ٹاسک ضائع ہو گئے
کیسے
ہاں
کیسے
آپ نہ اٹھاتی تھی بدتمیز لڑکی نینو دیدی کی وجہ سے بھی چہ نینو دیدی کی وجہ سے نینو دیدی کی وجہ سے بھی چار ٹاسک اب تم لوگ کومیک ٹاسک ضائع کراؤ نگی
عائیشہ ما آگےمات کر نا میں آلریڈ ی میں آلریڈی زیرو پے ہوں
زیرو پے نہیں ہو یے آئیں گے نہ آ گے کون سا ٹاسک کر رہی ہو
میں اس ٹائم مجھے نائن ٹاسک ہوئے
کمپلیٹ
ہاں مجھے کہاں پتہ ایک جواب میں ابھی یے بات اٹھایا
مطلب اس میں زیرو ملا
ہاں شاید دو میں مجھے زیرو میں
اب نہیں کرنا کوئی ٹاسک اب میں دوں گی
کیا
اب میں بول رہی ہوں اب کرو گے نہ آپ میرے ساتھ یے کال
ہاں
اس کے بعد میں کروں گی نینو دی کے ساتھ
کون کرے گا نینو دیدی کے ساتھ مطلب میں کس کے ساتھ سے کروں گی
اب دیکھو آپ کو میں اور ایک کا نمبر دوں گی
ہاں
آپ کو پتہ ہے وہ کتنی اچھی ہے
ہمم پہلے آپ اس کے ساتھ بات کرنا بولنا کی میری کزن کرے گی کال آپ اس کے ساتھ بات کرنا
ہاں اس کو میں بولوں گی نہ لیکن وہ ابھی ڈاکٹر کے پاس ہے ہاں میں نے اس کے ساتھ چار بار بات کی اور ہم پتہ ہے ہم باتوں میں اتنے مست ہوئے ہم نے بارہ بارہ منٹ تک بات
لیکن اس کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے اور آ کیسے کیا بولتے ہیں اس کا
اچھا اور
اور بس باقی سب ٹھیک ہو
شکر اللہ کا آپ بتاؤ
آپ نے ہاں نہیں ابھی نہیں پی مجھے ساڑے چھ جانا ہے دس دو
اگر آپ کو میری ضرورت نہیں ہے پھر میں نیوی کروں گی یے
نہیں آپ کی ضرورت تو مجھے ہے
نہیں مجھے نہیں لگتا ہے
آپ جب اٹھاتی ہی نہیں ہو آپ کی وجہ سے چار ٹاسک ضائع ہو گئے پھر مجھے
آپ نے جھوٹ کیوں بول رہے مجھے کبھی آپ نے کال
اللہ کی قسم چار ٹاسک ضائع ہو گئے آپ کی وجہ سے
عائشہ آپ آپ نے مجھے کوئی کال نہیں کی جھوٹ مت بولو مجھے فون اپنے پاس ہی تھا
اللہ کی قسم بولا ناں چار ٹاسک ضائع کیے تب اٹھاتی نہیں تھی تب کوئی ایرر آتا تھا
سے ہو ہے
اس کی وجہ سے بھی چار میرے ٹوٹل آٹھ کال ضائع ہو گئے
مجھے نہیں پتا
بات نہیں ابھی ہے نا بہت ٹاسک اب دیکھتے ہیں اب تم لوگ نہیں کرنا کوئی ضائع مجھے وہ ٹوینٹی سکس
بس ہے ناں آپ تو آپ ہم سے پہلے ہی ہو آگے
یہ میں بس ٹاسک میں آگے ہوں باقی میں تو پیچھے ہوں
ہ ماں کے سامنے مت بولو وہ بولے گی یہ
اللہ کی قسم کون
اور بتاؤ
بس
چائے پی
نہ
کیوں
ایسے ہی گرمی میں کون چائے پیتا ہے
پھر کیا نیمو پانی پی
نہ آپ بناؤ گی
کوئی بات نہیں میں بنارہی ہوں آپ ہی کو بناؤں گی ٹھیک ہے آپ آنا میں
مجھے ہی بناؤ گی
ہاں
اچھا
ہوں اور
بس
اس کو بولو مجھے کال کرو ٹھیک ہے
وہ ابھی بچوں کو پڑھا رہی ہے
اب دونوں ایسے ہی ہو سیم
مطلب کیا سے جب آپ کال ہی نہیں مجھے فون ہی نہیں کارتے ہو کیا متتے
ضوروزت زیادہ متا ہے مجھے میں کبھی بھی بتا سکتی ہوں بس آج کا دن ہے آج کے دن میں ٹاسک سارے کمپلیٹ کرو
ہاں فون کرنے ک فون کرنے والا کوئی ہے میں کیسے کروں
مینے نانا جی کا نمبر بجا تھا
س
ہاں
میں بول رہی ہوں ک آپ اس کو بولو آپ کرو پہلے وہاں سے اس کے بعد میں فر کروں گی اس کو
کہید آپ ہی کرو نا پہلے یہاں سے
ہاں
میں اس کو بولوں گی وہ آپ کو کال کرے گ
ہوں
آب اٹھآ نا
ہوں
پھر کرنا بہت
پہلے کرے گی نا میں آپ نے مجھے کی نا پہلے میں آپ کو کروں گی فون
ٹھیک ہے
پھر ہو جائے گا نا ہمے ٹاسک سے کامپلی دس مجھے ہو جائے گی دس
ہوں
اور
بس آپ
بیٹھے بیٹھے
آد ٹھیک ہے اور
بس ٹھیک آو بتاؤ
بس چائے پی
ہے میم
ک گ
اب کیا کھارے ہو
ہاں
اب کیا کھا رہی ہو
انے آلو چپس بنانے تھے
ہوں
انجی نے آلو چپس بنائے
اچھا ٹھیک اور
وہاں کون ہے
کوئی نہیں
اچھا اجا ٹھیک ہے
ہاں آئدہ بھی ٹھیک ہے ہو رہندہ بھی ٹھیک ہے آپ سب ٹھیک ہو
آپ کو پتہ ہے و جس کا نمبر میں دوں گی نا
ہاں
وہ رہتی ہے یہاں زنمر میں
اچھا
ہاں اس کی سگائی ہو گئی ہے
ہاں
اس کا نام بسما ہے
ہوں
اور
بس آ بتاؤ
بس شکر
اور کیا کر رہے تھے دن بعد
دن بر ہم کا کا مویش ہے ٹیوشن
ہاں
بس آئی بارہ بجے آٹھ بجے گئی بارہ بجے آئی
ہاں
بارہ بجے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھی
ہاں
پھر کر رہی تھی لگ بھگ دو بجے تک بات کبھی آپ کے ساتھ کبھی نین جی کے ساتھ کبھی اسدی جی کے ساتھ
ہاں
ٹھیک ہے بکھا کھانا اس کے بعد کر رہی لکھ رہی تھی سامر ووکیشن کا کام
ہمم
مجھے کیوں نہیں کی اگر آپ دو بجے سے ان کو کر رہی تھی کال مجھے کیوں نہیں کی
آپ کو بھی تو کی دو
پر مجھے کوئی کب
تب بھی جب صبح اٹھی تبھی جب بات کی جب بولا میں بسکٹ کھا رہی ہوں
ہاں
ہمم اور
وہ گیارہ بجے آپ نے مجھے کال کی تھی بارہ بجے
گیارہ بجے میں ٹیوشن تھی
وہی نا بارہ
تو بارہ بجے میں واپس آئی
ساڑھے بارہ آپ نے پھر مجھے کی پہلے فون
ہاں پہلے میں آ پہلے میں نے آپ اسے بعد میں نے نہیں دیکھا
اس کے ساتھ کتنے بار بات کی
کے ساتھ میں نے دو کالس کی
ہاں
اور اس نے بھی یہاں سے دو کی
بلا اس کو کہاں سے ٹاس کمپلیٹ ہوئے وہ بول رہی تھی مجھے وہ بہت کمپلیٹ
اس کو پانچ ٹاسک کمپلیٹ ہو گئے
پانچ
ہاں اب اس کو بعد میں آئیں گے اور
اسکو کچھ پیسے آئے تھ آپ کو
نہ جتنے آئے تھے پارسو ابھی تو آئیں گے مجھے جب ہوں گے نا برابر دس کیونکی میں نے جلدی جلدی کیے نہ آج میں نے دس ٹاسک کمپلیٹ کیے
دس نہیں مطلب سیون ٹین ایٹین نائنٹین ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ٹو ٹوئنٹی تھری ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی فائیو ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی سیون ہاں ہاں بارہ ٹاسک گیارہ ٹاسک نا گیارہ
ہاں
اور بیچ میں پریس بھی پھر بیچ میں پریس بھی کی
اور بات بھی کر رہی تھی
ا اچھا کیا کام بھی کرو
ہمم اور
ہاں بولو اور کیا ہوں